ہلو
ہاں جی کیسے ہو
ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
بس بڑھیا ہے
اور کیا چل رہا
بس ابھی کھاناھ کھایا ہے بھنڈی کی سبزی جی اور روٹی سبزی کھائی ہے باقی چھاچ بھی پی ہے تو کافی اچھا لگا
ہ کان ا یہ بات اور ابھی کیا کر رہے
ابھی بس کھانا کھا کے بس فری ہوا تھوڑا سا
اں تھوڑا سرسٹ رائٹ
یس یس یس
ہ ہم لوگ بھی ابھی کھانا ہی کھا کے آئے ہیں ال لوگ رس کر رہے آج دال چاول پرمول کی بھجی تھی
اچھا دال کیسے بناتے ہیں تھوڑا بتاؤ گے آپ کی طرف کس طریقے سے بنائی جاتی ہے
ہاں جی ضرور بتائیں گے کس چیز کی دال مسور کی دال م نے بنائی تھی ٹھیک ہے ہاں پیلی والی پیلی والی نہیں
کیسے ہوتے ہے لال ہوتے ہے تھوڑا
ہاں
لال ٹائپ کا ہوتا ہوتا ہے اور اڑد کی دال کیسی ہوتی ہے اڑد کی دال کیسی کیسی ہوتی ہے
کیا ہوا
اڑد کی دال کیسی ہوتی ہے کس
اور کی دال تو میں تو دیکھی بھی نہیں ہ ن کبھی بناات توں میں وہ
اچھا ارر کی دال تم نے سنا ہے
ار ہر کی بھی نہیں دیکھی صرف یہ دیکھی ہوں مسور کی دال دیکھی ہوں اور پھر یہ کیا کہتے چنا کی دال
اچھا اچھا آپ دونوں مکس کر کے بناتے ہو مسور کی اور
نہیں دونوں مکس کر کے نہیں بناتے صرف مسور کی دال بناتے پہلے کیا کرتے مسور کی دال کو مطلب کہ پہلے جیسے جتنا بنانا رہے اس میں مطلب کہ کوکر میں ڈال کے پھر اس کو دھولتے ہیں دھولنے کے بعد ایک پانی دو پانی سے آپ دھل دو گے تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے دھلنے کے بعد پھر اس میں پانی ڈالتے ڈالنے پانی ڈالتے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں نمک ہلدی اور اس میں تھوڑا سا ہلکی مرچ پیس
اچھا اچھا مطلب اگر جیسے کہ ہم میں پانچ لوگوں کے لیے دال بنانا ہے تو اس حساب سے تھوڑا بتائیے کہ ہمیں کتنا دال لینا پڑے گا کس حساب سے اور
جیسے پانچ لوگ کے لیے آپ جیسے پانچ لوگ ہیں تو میرے گھر میں نو لوگ ہیں ٹھیک ہے تو میں اکثر اگر کچھ مطلب کہ الگ بنتا ہے کچھ جیسے سوادشٹ کھانا اور یہ مطلب کہ کوئی اور چکن وغیرہ و وغیرہ یہ سب ساری چیز بنتی ہے تو اس میں دال زیادہ بنتی ہے ہم لوگ کے گھر میں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم ایک گلاس آتا ہے ایک مطلب کہ کپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس اس سے ناپ کر مطلب کہ اس کو ہاں کپ کچھ بھی مطلب کہ لے ستے تو اس سے لے کے اور پھر اس کے بعد مطلب اسے بناتے اس میں ڈالتے یہ ہے ہلدی نمک اور اس میں چاہو تو مطلب کہ پیاز بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے پیاز جو اکھی ہوتی ہے
اور لسن کا آپ یوز کر
ہاں ہاں ل ن بھی یوز کرتے ہیں ہری مرچ ہری مرچ زیادہ ڈالو گے تو اچھا رہے گا نہیں تو لال مرچ تو اس میں ڈالنا نہیں ہے اگر ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے اس سے اور زیادہ مطلب کہ ٹیسٹی بنتی ہے دال ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کوکر میں دو سیٹی لگا دو پھر اس کے بعد اس کے کیا کرو تھوڑا سا مطلب کہ اچھے سے اس سے گلنے دو اس پہ دو سیٹی کے بعد نا تھوڑا کم کر دینا چاہیے گیس کو
اچھا دو سیٹی لگانا چاہیے
نہیں دو سیٹی لگا کے ہم لوگ کرتے ہیں دو سیٹی لگا کے تھوڑا کم کر دیتے گیس کو اور پھر مطلب کہ تھوڑے دیر کے بعد بند کر دیتے ہیں سمجھے تو وہ اچھے سے سے مطلب مل جاتا ہے اس وہ جو مطلب گھاٹنے والا رہتا ہے اس سے گھٹنے کی ضرورت نہیں
اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا یہ جو کوکر ہوتا ہے آپ کا یہ بڑا ہوتا ہے چ چھٹاطلب چھٹا ٹائپ پغے کیا
پانچ کے جی والا ہے
اچھا اچھا اچھا ہمارے پاس میں نا ساید چھوٹا ہے ڈھائی والا ہے ے ہم کو چار سیٹیں لگا پڑ
ہاں نہیں تو کسی میں بھی آپ لگا سکتے ہو چار سیٹی لگانا ضروری نہیں ہے تو سیٹییں لگا کے آپ تھوڑا کم کر دو گے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ گل جاتا ہے اچھے طریقے سے اور اکثر لوگوں کو دیکھتے مطلب سیٹی لگاتے جات لگاتے جاتے اور پھر کتنی سیٹیں میں جا کے پھر اس کے بعد گلتی ہے
ہوں ہوں ویسے بھی اگر دیکھو دال بنانے کا دوسرا طریقہ بھی بھی ہے جیسے کہ اکثر جو پہلے کے لوگ یوز کرتے تھے جیسے کہ ا ہمارے ممی پاپا کے جو زمانے کے لوگ تھے یا پھر دانت ں کے زمانے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے وہ کرتے تھے جیسے سونے سے پہلے دال کو بھگو دیتے تھے ٹھیک ہے اور جب اگلے دن کھڑے ہوتے تھے نا تو وہ سارا کیا ہے پورے بھیگ جاتی تھی اچھے سے گل جاتی تھی اچھے سے میں اسی ٹائم نمک اور ہلدی ڈال دیتے تھے اس میں ٹھیک ہے تو صبح تک وہ گل جاتی تھی گلنے کے بعد میں خالی ا وہو
وہ دال کون سی رہتی تھی مسور کی
نہیں آپ کوئی سی بھی چنے کی دال
چنے کی دال وہ سب دالیں نا پھولنے وہاں رات میں رکھ سکتے ہو دال مطلب پو س ڈال جات ضروری ہوتا ہے کہ رات میں اگر رکھ دو اس کے بعد مطلب صبح بنا لو مسور کی دال تو اسی ٹم بنایا جاتا ہے جشٹم چ اوشٹم بنا سکتا
اچھا اچھا شاید جو یہ اپنا یہ جو چنے کی دال ہے یا پھر اڑد کہ یہ جو ہمارے سائڈ پہ ایک دال ہوتی ہے ایکر کی دال ہوتی ہے تو ان کو زیادہ تر مط مطلب اگر ہم شام کو رکھیں گے نا ار کی دال بھی کافی جیسے چنے گی تی نا تو اس کی طرح ہی موٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ج جتنا زیادہ میں مانتا ہوں کہ جو جتنا زیادہ موٹا ہوا اتنا زیادہ گلنے میں ٹائم لے گا ٹھیک ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا تھا ہاں پہلے کیا تھا کوکر وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا یہ کوکر ابھی آیا ہے ٹھیک ہے یہ کوکر ابھی بھی آیا آپ نے دیکھا ہوا کہ کس ٹائم پہلے ابھی لوگ سبھی لوگ کوکر پہ فر کر رہے لیکن پہلے کوکر وغیرہ کچھ نہیں تھا سمجھ میں آ تو پہلے لوگ دال بنانا ہوتا تھا اور جلدی بنانا ہوتا تھا ان لوگ وہ کب دیکو سبزی وغیرہ بنا رہے تو وہ تو بہت جلدی بن جاتی ہے لیکن اگر ہم دال وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے آ کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ تو ٹم لگتا ہی ہے
ہاں ہاں ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ دو سیٹی لگا کے اور اس کو مطلب وہ کر دے رہے ہیں نہ لیکن پہلے کے لوگ تھوڑے سے اس چیز میں
وہ الگ طریقے سے بناتے بھی تھے اور زیادہ ٹیسٹی بھی تو بنتی تھی چلہے کی دال تو اور زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے ہم لوگ بھی بناتے ہیں
بالکل بالکل
ہ ہ دال ہر چیز مطلب وہاں کی بہت اچھی بنتی ہے کہ کہ چولہے کا عجب بھی ملب سادشٹ کھانے ہوتے
بالکل بالکل جیسے کہ دیکھو ہم بھی گاؤں کے اندر رہتے ہیں نا تو ہم جیسے کہ سبزی وغیرہ ہم جیسے گیس وغیرہ پہ بنا لیتے ہیں لیکن ہم روٹی وغیرہ
روٹی وغیرہ ہاں
ہاں ہاں
چولے کا ہی اچھا لگتا
اور آگے بتائیے آگے پروسیس کیسے ہوتا ہے پھر اس میں
تو پھر وہ مطلب کہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جیسے آپ اس کو مطلب کہ جھونک لگاؤ گے نا تو اس میں کیا کرنا پیاز کاٹ ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی پیاز لینی ہے اور پھر ہری مرچ ہری مرچ ہے مرچا مطلب وہ ہے تو وہ تین چار پیس کاٹ لیں اور سوکھی والی جو لال مرچ ہوتی ہے سکھی والی ہوتی ہے نا جو کڑی والی ہوتی ہے تو وہ بھی
لال مرچ یا پھر ہری جو لال مرچ ہوتی
ہر ہاں بائی سوکی والی لال مرچ آتی ہے ایک ہری ہوتی ہے نا ایک سوکھی لال مرچ آتی ہے شاید آپ نہیں جانتے ہو لیکن ہم لوگ اس کا مطلب کہ یہ کرتے ہیں بریانی وغیرہ کبھی آلو کے بھرتے میں آلو کے بھرتے میں زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے وہ سوکھی والی لال مرچ جو ہوتی ہے سمجھے
اچھا اچھا
اس کا جھک لگاتے اور پھر اس میں دال رکھ کے وہ دال تیار ہو جاتی ہے جی
بالکل بالکل اچھا پھر اس کے بعد میں جیسے آپ نے بتایا کہ کہ وہاں پہ ہم اس طریقے سے پرریوگ کرتے ہیں دال کو بنانے کے لیے میں نے آپ سے بیچ میں پوچھا بھی تھا کہ آپ لہسن کا یوز کرتے ہو دال میں
ہاں کرتی ہوں لہسن کا یوز کرتی ہوں اور پھر یہ کیا کہتے ادرک بھی رہا ابھی جیسے ادرک کا موسم ہے تو ادرک رکھ سکتے ہو ٹھنڈی کے ٹائم میں تو وہ سب ساری چیز تو مطلب کہ کنٹینیو ڈالنے پڑتے تے
اچھا اچھا بالک
اور زیادہ تر مطلب ہم کیا کرتے ہم اتنے سارے چیز نہیں ڈالتے بھی ہے مطلب کہ الگ طریقے سے اور بنانی ہو تو نہیں تو ایسے سمپل طریقے سے اگر آپ کو بنانی ہے تو دال یہ دال میں کیا ڈالو یہ صرف ہلدی نمک ڈالو اور ہری مرچ ڈال کر جو یہ کر دو اور پھر اچھے سے وہ بریانی جو مطلب کہ کاٹ کر اور مرچی زیادہ ڈال کر اس میں تھوڑا سا لہسن کا ٹکڑا جو آتا ہے وہ ڈال دینا اس سے کیا ہوتا ہے اور زیادہ مطلب کہ ٹیسٹ بنتی ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا تو لہسن ڈالنے سے کچھ چیزیں زیادہ ٹیسٹی ہوات ہے
ہاں ہاں لہسن ڈالنے سے مطلب کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی پھر اس میں یہ بھی تو ڈال سکتے ہو جیسے کڑی پتا ہوتا ہے کی پتے بھی آپ مطلب کہ بریانی کے ساتھ اس میں کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے اس میں ڈال سکتے ہو آرام سے سےی
اچھا دال میں ہم کڑی پتے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اچھا ہے اور کچھ چیزیں جو آپ ٹیکسٹا یوز کرتی ہو
نہیں ایکسٹرا اپ کچھ نہیں کرتی مطلب یہی تھا
اچھا اچھا اچھا باقی کافی آپ نے بڑھیا طریقے سے سمجھایا اس چیز کو بڑھیا طریقے سے بتانے کا پریاس کیا اور آپ کی جو ریسیپی ہے مجھے لگتا ہے اس سے کھانا بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا بہت زیادہ سواددشٹ بنے گا اور کھے والے کو بھی مزہ مہ آئے گا ا اگر میں کبھی کھانا بنا آؤں گا تو اوبویسلی ہے کہ میں اس کو ضرور
رائ جی جی ٹھیک ہے پھر
اوکے اوکے تھینک یو